ہلو
ہیلو السلام و علیکم فاطمہ کیسی ہو
وعلیکم س وعلیکم السلام عائشہ میں بالکل ٹھیک تم سناؤ کیسی ہو
الحمد للہ میں ٹھیک ہوں
عائشہ
آج آج کا موسم کتنا سہانا ہو گیا ہے صبح سے ہی بارش نے تو پورے ماحول کو بدل دیا ہے
جی جی بالکل چاروں طرف ہریالی چھا گئی ہے پیڑ پودے دھول کر اور بھی خوبصورت لگنے لگے ہیں ٹھنڈی ہوا بالکل سکون دے صحی ہے
جی جی فاطمہ مجھے تو مجھے تو پتہ ہے بارش کی پہلی فہار اور بھیگی مٹی جو ہوتی ہے نا اس کی خوشبو اتنی زیادہ پسند ہے کی مطلب ایسا لگتا ہے دیکھ کے کی جیسے چاروں طرف قدرت مسکرا رہی ہے
جی جی صحیح کہا بارش اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے اس سے کھیتوں میں فصلیں لہراتی ہیں اور ندیاں اور تالاب بھی بھر جاتے ہیں اور جانوروں کو بھی پانی مل جاتا ہے
ہوں ہوں بالکل بالکل اور ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کے لیے تو یہ موسم بہت ہی اہم ہوتا ہے ایسے جیسے مطلبچ اچھی بارش ہونے سے ان کی جو محنت ہے وہ بچارے جو پورے سال بھر محنت کرتے ہیں وہ بھی رنگ لاتی ہے اور ان کی اچھی پیداوار بھی ہو جاتی ہے
ہاں لیکن اگر بہت زیادہ بارش ہو جائے تو مشکلیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں کئی جگہ تو پانی بھر جاتا ہے اور سڑکیں بھی بند ہو جاتی ہیں لوگوں کو آنے جانے میں کتنی پریشانی ہوتی ہے
ہاں وہ تو ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو آپ فاطمہ اس لیے نا ہمیں ہر موسم میں احتیاط برتنی چاہیے جیسے بارش میں گیلے راستوں پر سنبھل کر جانا چاہیے بجلی بجلی وغیرہ کے کھمبوں سے اور اس میں کھلے میدان میں نہیں جانا چاہیے اور خاص کر کھمبوں میں تارے وغیرہ جیسے ہوا تیز چلتی ہے تو لٹک جاتی ہے نا تو اس سے کرنٹ کا بہت زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے
جی جی جی جی عائشہ بچوں کو بارش میں بھیگنے کا بہت ہی شوق ہوتا ہے لیکن انہیں زیادہ دیر بگنے سے بگنے نہیں دینا چاہیے کیونکہ ورنہ ہے اب بچوں کو سردی زکام نیمونیا وغیرہ کا خطرہ ہو سکتا ہے
جی یہ تو بالکل ٹھیک ہےنی ہے میرے خود بچے نا صبح آج ہی صبح بارش ہوئی نا تو اتنا پریشان کر رہے تھے مان ہی نہیں رہے تھے کہ بارش میں باہر بھاگ رہے تھے چھت پہ میں نے پھر ڈانٹ دیا تو رونا میرا بیٹا ہے نا چھوٹا اس اس نے تو رونا شروع کر دیا کہ امی مجھے بھیگنا ہے بارش میں پر بچوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں ہے نا کی بارش کا پانی سے کتنی زیادہ بیماریاں ہو سکتی ہیں بھیگنے سے اور اوپر سے مجھے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ بارش کے پانی سے نا سر میں جوئیں ہونے کا بھی ڈر رہتا ہے تو میں اسی لیے منع کرتی ہوں مانتے ہی نہیں ہیں لیکن ایک چیز ہے فاطمہ جو مجھے بارش کی اچھی لگتی ہے کہ بارش کے موسم مطلب بارش ہوتی ہے نا تو من خود ہی اتنا خوش ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے پورا پریوار بیٹھ کے گرما گرم چائے پکوڑے وغیرہ ساتھ میں اس کا مزہ لےینا تو وہ الگ ہی ایک انجوائمنٹ سی ہوتی ہے
جی جی فاطمہ اور اگر کھڑکی پا کھڑکی کے پاس بیٹھ کر بارش کی گوندوں کو گر ہوئے دیکھو نا تو دل میں اتنا سکون ملتا ہے کہ پوچھو ہی مت ایسا لگتا ہے جیسے ساری تھکانی دور ہو گئی ہے
جی جی فاطمہ یہ تو آپ بہت صحیح بات کہہ رہی ہیں بارش تو خیر مطلب ایسی چیز ہے نا جو بڑوں کو بچوں کو سبھی کو پسند ہوتی ہے تو مطلب ویسے ہم دیکھ دیکھا جائے بچوں کو تو روکتے ہیں لیکن خود ہی کا من کر کرتا ہے بارش میں بھیگنے کا صبح بھی میں بچوں کو تو روک رہی تھی لیکن میرا خود کا من کر رہا تھا کہ میں باہر جا کے نا بس بارش میں بھیگ لوں جا کے لیکن وہی ہے نا بچوں کو منع کرو تو خود اگر بھیگو تو بچے تو کہیں گے کہ ہاں امی آپ خود تو بارش میں بھیگ رہی ہے اور ہمیں منع کر رہی ہیں
جی جی بالکل بارش کے مطلب کہ ٹھنڈک تو پہنچاتی ہے جب بارش آتی ہے تو ایک نقصان دو تین نقصان بھی ہے پانی کھڑا ہو جاتا ہے پانی گھروں کے اندر آ جاتا ہے اور ڈینگ او وغیرہ ملیریا یہ سب چیزیں لے کے آتا ہے ساتھ میں بارش کا پانی
ارے ہاں فاطمہ وہ تو پوچھو ہی مت مطلب بارش اچھی جہاں لگ تی ہیں نا وہیں دوسری طرف جب یہ چیزیں سوچتی ہوں تو پھر مجھے بارش گندی بھی بہت لگتی ہے کیونکہ وہی نا جب مطلب بارش میں پورا سب جگہ کچ کچ کچ کچ ہو جاتی ہے وہ سارے جو گندے پیر ہوتے ہیں کیچڑ والے سارے گھر میں آتے ہیں اور اس سے پورا گھر گندا ہو جاتا ہے اور پھر مطلب اسی سے ایسے مجھے وہ آتی ہے کہ ایک تو گھر میں نا بڑی گندی سی بدبو آنے لگ تی ہے اور اوپر سے مچھر مکھیاں آنے لگتی ہیں
جی جی سیلن سیلن جیسا لگتا ہے سب
ہاں وہ بالکل بالکل کپڑے بھی نہیں سو اور میں تو کپڑوں سے بڑا زیادہ پریشان ہوتی ہوں کپڑے سوکھتے نہیں ہیں اور پھر وہ گیلے گیلے سے کپڑے رہتے ہیں سیلے سیلے اس میں سے اتنی گندی بدبو آتی ہے کپڑوں کی وہ پھر اس دن پیچھے تین چار دن پہلے بھی ہمارے بارش ہوئی تھی تو وہ میرے کپڑے نہیں سوکھے تو وہ ایسے سیلے سیلے کپڑے میں نے پہن لیے اللہ اتنی گندی اس میں بدبو آ رہی تھی میں تو یہی سوچ رہی آج میں نے کیا پہن لیا مجھے خود کے کپڑوں میں سے بدبو آئے جا رہی تھی
جی جی بالکل بارش سے زیادہ آ جائے تو باڑ آنے کا باڑھ آ جاتی ہے فصلیں بھی فصلیں بھی خراب ہو جاتی ہیں فصلوں کو اتنا ن نقصان ہو جاتا ہے کسانوں کی آرتھک کتنی ہانی ہوتی ہے یا تو وہی ایسے ہی
جو ہمارے کسان بھائی ہیں وہ پورا سال اتنی محنت کرتے ہیں اللہ میں تو ان کی محنت کے لیے دعا کر کرتی ہو بیچارے اتنا دن رات اتنی سڑی گرمی میں دھوپ میں لگے رہتے ہیں بچارے تو یہ جب بارش آ کے ان کی فصلیں تباہ کر دیتی ہے نا اس ٹائم اتنا دکھ ہوتا ہے اور پھر میں تو یہ کہتی ہوں یا اللہ اتنا کہہر مت برسا ہمارے کسانوں پہ رحم گھر بچاروں پہ
جی جی بالکل یادتا یاد بھی تو بانھت ہو بانھت ہو جاتا ہے وہ سارا درگٹ کتنا ہو کا کتنا خطرہ ہوتا ہے پانی جمع ہو جاتا ہے سڑکوں پہ تو پھر گاڑیوں میں آنے جانے کی کتنی پریشانی ہوتی ہے
جی بالکل ہمارے یہاں تو خود جب بارش آ جائے ایک دو گھنٹہ اتنا سڑکوں پے پانی بھر جاتا ہے مطلب کہیں جانا آنا ہمارا مش کل ہو جاتا ہے اتنی گندگی مطلب گندا پانی اور وہ گندا پانی گھروں کے اندر بھی آنے لگتا تا ہے نہ تو بہت ہی گندا لگتا ہے اس ٹائم اسمیل ہو جاتی ہے اتنی زیادہ
جی کیڑے وغیرہ کئی چیزیں اندر آ جاتی ہیں اس کے ساتھ
ہوں بالکل بالکل میں تو پھر بچوں کو بالکل باہر ہی نہیں نکلنے دیتی ہوں میں بولتی ہوں اندر ہی کھیلو نے باہر مت نکلو اتنی گندگی ہو رہی ہے تو کیڑے مکوڑے آتے ہیں
جی جی بالکل اور دیکھو بجلی کے کھمبوں بجلی کے کھمبوں کا بھی وہ ڈر رہتا ہے تاریں گرتی ہیں اس میں سے تے بارش کی وجہ سے کرنٹ کتنا آ جاتا ہے تو نقصان تو لو چلنے والے لوگوں کو زیادہ ہے نا
جی بالکل اور خالی یے جو تاریں وغیرہ گرتی ہیں پانی میں کرنٹ پھیل جاتا ہے اس سے انسانوں کو تو خطرہ ہوتا ہی ہے لیکن سب سے زیادہ بچ چارے جانور جانور اس میں مر جاتے ہیں بے زبان بچارے ہو تو وہ بول بھی نہیں سکتے نا تو نہ ہی ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں اب پے میں نے مطلب کوئی چار پانچ سال پہلے کی بات بتاتی ہوں آپ کو ہمارے یہاں بارش آئی تھی تو اتنا پانی اکٹھا ہو گیا تو مطلب پتا نہیں چلا کھمبے سے کوئی تار ٹوٹ کے پانی میں گر گئی
جی
تو وہاں پے پانی میں پورا کرنٹ پھیل گیا تو وہاں سے ایک گھوڑا نکلا تھا اللہ کی رحمت سے اتنا اچھا گھوڑا تھا وہ اونچا اتنا پیارا وہ بچارا ایک سیکنڈ میں وہاں گھوڑا گر گیا اور مر گیا میں مطلب میرے سے میری آنکھوں کے سامنے اس گھوڑے نے دم توڑا تھا تو مجھے دیکھ کے اتنا اتنا رحم آ رہا تھا میں کہہ رہی تھی ہے اللہ یے کیا ہوا وہ بچارا بے زبان نہ بتا سکتا کیا ہوا لوگ مطلب اتنی بھیڑ اکٹھی ہو گئی لوگ دیکھ تے رہے ہوا کیا بعد میں ہاں بعد میں پتا چلا کی وہ اس کو وہی کرنٹ
جی کت نی کتنی پریشانیوں کتنی پریشانی ہوتی ہے
تو گھوڑا مر گیا بچارا مالک اس کا بچ گیا
جی
تو جانوروں کے لیے تو اور زیادہ رحم آتا ہے کیونکے وہ بے زبان ہے بچارے بول کے بتا بھی نہیں سکتے کی کیا پرابلم ہوئی ہے
جی جی بالکل دیکھو دینک دینک جیون کی اتنا پرباوت ہو جاتا ہے اسکولوں میں بھی پانی بھر جاتا ہے بچے اسکول جانا ہوتا ہے وہ بھی نہیں جا پاتے
جی وہی دیکھو چٹ چھٹیوں کے بعد مطلب چوٹیوں کے بعد اسکول کھلتے ہیں تو پھر یے مانسون شروع ہو جاتا ہے بارشیں تو پھر ویسی پڑھائی بچوں کی تعلیم ہی خراب ہو جاتی ہے بچے جاہی نہیں پاتے تے ہیں اسکول تو ان کا جو دینک جیون ہے وہ پرباوت ہوتا ہی ہوتا ہے
جی میرے بیٹے کے اسکول میں تو چھٹی کر دیتے ہیں جب زیادہ بارش تو نو وہ چھٹی کر دیتے ہیں کیونکی پانی بھر جاتا ہے اس کے اسکول میں پورا تو چھٹی کر دیتے ہیں
ہوں ہوں ہوں یہ تو بہت ہی وہ مس مسلہ ہے بہت ہی بہت ہی رنے والا مسئلہ ہے اس پہ تو ہماری سرکار کو سوچنا چاہیے اس مسئلے پہ
جی جی اور عمارتوں اور سڑکوں کو بھی سڑکوں کا کتنا نقصان ہو جاتا ہے
جی بالکل گڈھے اور سڑکیں بارش کے پانی سے گھل جاتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں گڈھے بن جاتے تی ہے اور پھر دیکھو انہی گڈھوں سے جب گاڑیاں نکلتی ہیں تو بائکیں وغیرہ وہ گڈھوں کی وجہ سے بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں
وہ اچانک سے تیز اسپیڈ میں کوئی آ رہا ہوتا ہے بائک پہ اسکوٹی پہ آگے گڈھا ہوتا ہے تو وہ گڈھے سے گریں گے ہی تو لوگ
جی بالکل ٹھیک ہے عائشہ میں بعد میں بات کرتی ہوں تم سے اللہ حافظ
ٹھیک ہے خدا حافظ
اچ